اللام وعلیکم بھائی جان کیا حال چال سب خہریی ہے ہاں بالکل آ رہی ہے کل تو ہم پورا کوشش کرتے رہے کہ آپ سے بات کر لیں گے لیکن آپ کا مطلب ایکٹو د کائی نہیںئی ایں
ہاں وہ کیا نام ہے جب آپ میں صبح اس صبح اس ٹائم پہ تھوڑا خالی ہو جاتے ہیں گیارہ سے بارہ ایک گھٹہ اور پھر شام کو پانچ سے ساتھ رہتا ہوں اب کل کیا تھا میں نے آپ کو کرا تھا نا جب پرلسو کرا تھا رات کو کیا کر لو مجھے اگر ابھی فری ہو تو تو میں جب فری تھا تو کل میرے کو ٹائم ہی نہیں مل پایا پھر اس چکر میں پھر میں آپ کو بتا بھی نہیں پایا پھر آپ جب رات میسج کرا تھا جب میں میں تھوڑا کام کر رہا تھا تو میں رپلائی بھی نہیں کر پایا الو
وہی ہم نے سوچا ہم نے کہا ہم میری تو ٹوٹل پانچ کا ٹارگیٹ ہے چار ہو گئی تھی اور میں نے بہت سارے ایشو ریز کیے تھے میم کو کیونکہ ہمارا کیا تھا جب ہم اس پہ بہت مرتبہ کال کرتے تھے تو کبھی بزی جاتا تھا آاتتا تھا کبھی مان لیجیے ہم بھائی جان کو کال کر رہے ہیں تو اس میں لکھا ہوا آ رہا ہے کہ ان کا ایک گھنٹہ اس
ہاں ان کا ہو گیا پورا ان کا تو دقت ہو گئی اور بھائی ہے کی ان کا کیا ہوا کہ اب ان کا ٹاسک آیا فنا فرینڈ کا تو وہ وہ کر بھی نہیں سکتے
اچھا
ہاں کیونکہ ان کی پوری ہو گئی کیونکہ کیا ہے انہوں نے جیسے رسیور بنے وہ ہمارے بھی میرے بھی ریسیور بنے گئے آپ کے ہی بن گئے میم کے بھی ریسیور بن گئے اور اور بندوں کے ریسیور بن گئے تو ان کی جو ریسیونگ والے ٹائم جو تھا نا وہ پورا ہو گیا آؤ اس چکر میں کیا ہوا کہ بو اب کال بھی نہیں کر سکتے اس سے ہاں وہ تو اب انہوں نے دوسری بوسری آئی ڈٹی بنائی تھی شاید پتا نہیں کیا ہوا اس سے کر رہے ہو
یہی سیم ایشو ہمارے سات ہو رہا تھا تو ہم نے ان سے بات کی میم کو پورا ویڈیو بناانا بھیجا تو انہوں نے آگے چیک کرایا اس کے بعد پتا چلا کہ یہ ساری دقتیں اس لیے ہو رہی کیونکہ بہت مرتبہ کال کیا گیا ہے ایک ہی نمبر پہ کیا گیا ہے اور لازمی اتنی کال اگر ہوں گی تو اس میں ٹاپ ٹائم کا بھی کچھ وہ سین ہے تو اس کی وجہ سے مطلب ایسا ہے تو ہم نے تو باقاعدہ ریکارڈنگ کر کے بھیجا تھا پورا ایپ ویپ سب دکھایا تھا م کو ایک بار بتایا ہمیں ہمارے پاس پانچ کوول کا ٹاسک آیا پانچ کولک ٹسک میں ہم پانچ کال ہی نہیں کر پا رہے ہیں کیونک بھائی ہم زیادہ تر جیسے ہم نے ایک بار آپ کو لگا دیا پھر دوسری بار ہم کسی اور مطلب آدمی کو لگا رہے ہیں تو لگ ہی نہیں رہا ٹھیک اور اس کے بعد پھر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ کال اپنے آپ ڈسکنیکٹ ہو رہی تھی ابائی ہمارا چوتھا دن ایپ میں اب آپ بتائیے چار دن میں پہلے دن تو یہ مسئلہ مسئ تھا کہ بھائی ایک آدمی کو کال کرنے کے بعد اگر میں ہم کو دوبارہ لگا رہا ہوں لگ ہی نہیں رہا تھا کسی اور پرسن کو لگانا پڑ رہا تھا اس کے بعد لگا سکتے ہیں آپ گول جیسے ہم نے آپ کو ایک بار کریا ایک بار پھر بھائی کو کر دیا بھائی جن کو اس کے بعد پھر آپ کو کریں گے تو تو لگ جائے گی تو سیکنڈ ڈے جب ہم نے پورا ایپ میں سیٹ گ چینج کر دی سب کچھ انبل کر دیا تو کال تو لگ رہی تھی لیکن پرابلم یہ تھی کہ وہ زیادہ تر بزی دکھا رہا تھا
اچھا
بجے دی کھ رہے ہیں یا پھر مان لیجیے کال اپنے آپ ہی ڈسکنیکٹ ہو جا رہی ہے ہمیں یہ بھی یاد ہے لاسٹ مرتبہ جب ہم نے بات کی کہ تھی ہم نے جب لاسٹ ٹائم بات کیا ہے
جی جی
اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ کال اپنے آپ ڈسکنیکٹ ہو گئی پتا نہیں آپ نے کاٹا یا نہیں کاٹا یہاں ڈ یکٹ ہوگئی اور اس کے بد وہ کچھ دیر تک آپتے دے نہیں رہا تھا بعد میں اس میں دکھایا گیا ہے ہاں جی ہاں جی آپ نے شاید چیک نہیں کیا وہ میسج بھی آیا ہوا ہے ہمارا جب آپ جنریٹ کریں گے رپورٹ تو اس میں بھائی جان دکھ رہا ہے باقاعدہ کلیئرلی آپ کی جو ہے وائس صاف نہیں آ رہی ہے
ہاں وہ دو میسج آ رہے ہیں میرے پاس میں نے جو ابھی تک میری ٹوینٹی کس ہوئی ہے ہے نا تو ٹوینٹی میں سے میری تو تو ٹم ریجیکٹ ہو گا ہی ہاں اور اس میں انہوں نے دو آپشن دیے میرے کو ایک میں بولا کہ آواز نہیں آ رہی جبک آواز بھائی صح آ رہی ہے پوری ٹینجن بات کر رہے تب بھی دقت نہیں ہے ٹھیک ہے سیکنڈ جو آپ سے میں نے اس دن بات کری تھی رات کو پرسوں پرسوں سے پندلے دن شاید ایک دن پہلے تو آپ سے بالکل صح بات ٹین منٹس کی ایک تو آٹو کنیکٹ ہو گ اپپویل منٹ ہو کے بع
ہوں تو دوبارہ والے میں یہ لکھا ہوا رہا بھائی جان کہ اس میں لینگویج آپ الگ چینج بات کر رہے ہیں ہاں تو وہ ہم نے کہا کہ
چینج کر لی ہے ہم جو نارمل لینگو
نہیں تو الفاظوں کا بہت زیادہ دھیان رکھ نا پڑے گا نا یہ یہی چیز وہ میم نے بتایا ہمیں کہ کہ آپ زیادہ توجہ اردو لینگویج کو دیجیے کیکہ کیکہ انہوں نے پھر بعد میں بتایا کہ ہم نے اس کی ریکارڈنگ بھی نکالی ہے آپ کی طرف ایک دو بار ایک مرتبہ تو مان لیجیے آپ اردو میں بات کر رہے ہیں لیکن جو رشی جو آپ کے کالر ہیں
جی
بات نہیں کر رہے وہ پورا ہندی میں بات کر رہے ہیں اور اس میں بھی زیادہ تر جو الفاظ وہ یوز وہ نہ وہ اردو ہے نہ وہ ہندی ہے وہ انگلش زیادہ یوز کر رہے ہیں تو یہ جو کال ٹرینڈ کری جا رہی ہے وہ انہوں نے بتایا کہ اردو کے لیے کرا جا رہا ہے
ہاں
تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے الفاظ تو ایسے ہونے چاہیے نا جو اردو ہوں
ہاں ار توو مطلب ہے ہمیں زیادہ اس میں لینگویج پریفر کرنی ہے وہ تھوڑ دور یوز کرنی ہے ہم اردو کے ورڈ یوز کریں گے بہتر جیسے بہتر رہے گا اردو یوز کریں یہ سب چیزیں جی ہاں
تو ایسے الفاظ میں تو ہم نے تو پورا یہی دیکھ لیا تھا کہ مطلب زیادہ تر کوشش کہ اردو ورڈ کا ہم لوگ یوز کریں اسی لیے میں نے کہا کہ اگر مان لیجیے بات بھی کرنی ہو تو کسی کسی نہ کسی جیسے شاعری بول دی ہیںیا کچھ بول دی ہیں ہم نے تو وہی کر لیں گے کوئی م کوئی دقت نہیں ہاں جیسے ا کیا ہے نا میم نے بہت ساری چیزیں بتائی جیسے رات کی محفل محفلی سب بول دو پراگا ا مطلب اس ٹائپ کی چیزیں انہوں نے بولا کہ زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ آپ کو اردو ہی یوز کرنے
استعمال کرنا اردو استعمال کرنا ہے
تو جتنا بہتر بہترین طریقے سے آپ یوز کریں گے الفاظ یوز کریں گے اردو کے اتنا زیادہ یہ ٹرینڈ ہوگا اور اتنا ہی زیادہ ہم لوگ اس کو کر سکتے ج مطلب پیمنٹ آئے گ وہ کہہ رہے ہیں م پیمنٹ بھی سب سے زیادہ جو چیک کی جاتی ہے ایک تو ٹائمنگ کا ایشو ہے دوسرا ہے آپ یہ جو کوالٹی ہے کال کی اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا کہ کتنی پیمنٹ آئیں گی کہہ رہی ہیں زیادہ تر یہی ہو رہا ہے کہ لوگ جو بھی جو من میں آ رہا ہے وہ یہاں بات کر رہے ہیں اور اس میں کوئی بھی الفاظ اردو ہے ہی نہیں کلی کا ہی نہیں ہے بات کرنے کا تو وہ انہوں نے ہوتا یہ بہت
جی جی
انہوں نے بولا کہ کہ آپ کوشش کریں کہ زیادہ تر جو الفاظ ہیں جو ورڈس یز چوز کریں آپ وہ زیاد ت ہو ہو تاکہ اگلے مرتبہ یہ ساری دقت ہوئی نہا تو انہوں نے بولا اور خاص کر ایک چیز اور کریں کہ جو بھی آپ بولےیں سلیقے سے بولیں ونمرتا سے بولیں تاکہ وہ صاف سنائی دے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں جلدی جلدی بات کر رہے ہیں اب مان لیجیے یہی کال اگر آپ کے پاس ٹرانجیکٹ کرنے کے لیے آ گئی یہی کال آپ کو مان لیجیے ٹرانز کرنا ہے تو ن وہ ا آئی صح سے کر پائے گا نہیں آپ ساری چیزیں ایک بار میں اتنا جلدی ٹائپ کر کے وہاں پر سبمٹ کر پائیں گے اردو میں بھی اگر آپ کو اردو
یہ رہے گا اگر ہم زیادہ اردو کا استعمال کرتے تو زیادہ بہتر وہ نہیں رہ کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہمارے لیے وہ کری کس لیے جای ہے اردو کے لیے اب اردو ہمگر استعمال میں نہیں لیں گے تو تو پھر تو دقت
ہاں اور دوسرا انہوں نے یہ بولا کہ آرام سے بات کریے آپ لوگ بہت زیادہ جلدی جلدی بات کر رہے بہت زیادہ بات کر رہے ہیں
جی
آرام سے سے بات کریے آپدم سے سنیے چیزیں ایک دم کلیئر آواز میں سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ بولا گیا ہے اور سامنے ہاں سامنے سے یہ سنا کیا گیا ہے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں آپ مان لیجیے آپ کچھ بات کر رہے ہیں ہم نے آپ کی بات سنی ہی نہیں ہم یہاں سے انٹک کرے جا رہے ہیں ہم اپنی بات کر رہے ہیں آپ اپنی بات کر اب اس سے ہوگا کیا کہ جب کوئی بھی سب اس کو چیک کرے گا تو ان کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ یہ کیا کس مسئلے بات ہو رہی ہے یا کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے یہی چیز بتایا کہ کل کو اگر مان لیجیے ٹرانزیکٹ والا جو اپنا پروسیس ہے اگر اس میں یہ ریکارڈنگ جاتا ہے تو کوئی بھی شخص صحیح اس کی جو ہے بہ وہ ریکارڈنگ کا جو ٹرانجکٹ ہوتا وہ ڈال ہی نہیں پائے گا ٹرانجکٹ ڈال ہی نہیں پائے گا
ہاں ہاں ہاں ہاں
تو وہ انہوں نے بولا اس لیے یہ سب بہت زیادہ دقت ہے یہ ہو رہی ہے اور یہی کن ہے کہ کئی کئی کال پہ صرف چوبیس روپے یا سولہ روپے پہ جو پیمنٹ ہے وہی دے گئی ہے اس کا کارن ہی یہی ہے کہ بھائی اس میں نہ ہی آرام سے بات کی نہ ہی بے سلیقے سے اس کو سنا گیا ہے نہ ہی نہ ہی اس پہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ کم بولیں اور صحیح بولیں ٹائم بھی لیں
جی بالکل
کوئی بھی اگر ایسے ایپ یوز کرتے ہوں گے چاہے آپ اچھا ایے آئی کی کوئی بھی یوز کرے چیٹ جی پی ٹی یوز کرے یا کئی کوئی ادر ایپ یوز کر رہے ہیں تو اس ایپلیکیشن کو سب سے پہلے ہوتا یہی ہے کہ چیزیں بہت اسپشٹ اور کلیئر ہوتی ہیں اور ہو ب ہ وہی چیزیں لکھی رہتی ہے یا آپ کب دیکھیں گے کہ کوئی انٹرویو ہوگا جو ہم بول رہے ہوتے ہیں ہو بہ وہی چیز ہماری لینگویج میں لکھی رہتی ہے سلیقے سے ایک دم مطلب ایک دم طریقے سے
اچھے طریقے سے بالکل
کو آپ کم سے کم طریقے سے رکھیں ہاں جی بہترین طریقے سے رکھیں جی الفاظوں پہ دھیان دیں اپنے ٹھیک ہے تو یہ سب انہوں نے بولا ہے باقی بلحال کریں گے سام کو کوشش کریں گے کہ بات کریں آپ جو بولیں ہم سنے تھوڑا آرام سے کریں ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہوگی آپ لوگ آرام سے دس منٹ کم نکل
بالکل بالکل ہاں ففٹی ففٹی وہ رکھنا ہے دونوں طرف سے بولنا ہے دونوں دوں طرف سے باتیں کرنی یہ بھی نہیں کہ ایک بولنا ہے ایک چننا ہے صرف یہ بھی نہیں ہے دونوں کو
کیوںک کیونکہ یہ کون رکھا ہے اس مقصد سے کیا گیا نا کہ بھ ٹرانن صح ہونا چاہیے ادھر سے بھی رسپس صحی آ ادھر سے بھی رسپانسح آئے ٹھیک ہے بھائی جان چلو کوشش کریں گے شام کو کرتے ہیں سارا کمپلیٹ کرتے ہیں ہمارے تو پندرہ کال کے اندر دس کال تو ایسی ہی خراب ہے
ہاں اب میری یہ تو میں نے بیس کال بیس کال کری دس ریجیکٹ ہو گئی اس میں
ہوں اور پانچ کو ارے ہمارا تو جیرو آ رہا ہے سب کچھ اس میں جیرو جیرو لکھا آ رہا ہے وہ ایکچولی جیسے ہم نے آپ کو کال لگایا کال لگ گئی لیکن آپ کے یہاں بجا ہی نہیں تو ایسے ایسا میرےاتھ بہت زیادہ ہو رہا تھا تو میرے ٹسک پورے کمپلیٹکھ رہے ہیں تو میم نے بتایا کہ آپ کیسر چار کمپلیٹ ہوئے چار کے پیسے آئے ہیں آپ کے ہ چلیے بھائی جان پھر ملتے ہیں بات کرتے ہیں شام کو ٹھیک ہے جی بتا دینا ہم پورے دن فری ہے ٹھیک ہے اوکے اللام علیکم بھ جان
ب ہ